ہلو ہیلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو کوئیس یہاں پہ کوئی کوئیس تو چ لو لوگ چ لوگ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
اوکے جی ہلو
کیا کر رہے ہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں
آپ کو کہاں میری بت آ سے سمجھ آئی اب آ جائے گی
نہیں یار جاں بت
ہ
ہیلو ہیلو ہیلو یہ کر رہے ہیں کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے
میں نے فون کر کے رکھا اور ہایا نے مجھے پانی مانگی
تو پتا کہ تو جانا چاہیے تھا نا کہاں جانا ہے پانی جانے ہے
میں گئی اس کو پانی دینے اس لیے ایسا ہوا میں نے کہا میں گئی تھی الیونتھ میں
ہوں
گھر والوں کے سر بولے ہیں
ہاں
یہ نہیں کھولنا ہے یہ خراب ہو گیا ہے اور آپ کو پتا ہے میرے بال جو ہے نا وہ پہلے سے لمبے سے
ہاں ہاں
مطلب میں ایسے ہی گھومنے گوں
ہاں
تو وہاں سے آ کے لیکن میں نے بال کھلے رکھے تھے
ہاں
وہ سے اور مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو گئی بہت نا بہت مطلب مجھے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے مطلب کمبر میں کچھ نہیں ہے
لیکن مجھے پین تھی بہت زیادہ مجھے پین کےلب جتنے بھی دیتے تھے مجھے فرق نہیں ہوتی تھی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا ہاں ہاں کمر میں
ہاں
مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر ایک ڈاکٹر نے کہا اب کچھ بھی نہیں ہے مطلب اگر یہ اس پیشنٹ کو دیں گے نا مطلب جس کو گولی بھی آئی ہوگی اس کو بھی فرق ہوگی مطلب تھوڑی سی فرق تو آئے گی ہی
ہاں ہاں
لیکن آپ کو کچھ ہے ہی نہیں آپ کو کیا فرق ہوگی؟ پھر مجھے اس ٹائم لیا پنیا سین واللی صاحب وغیرہ کے پاس
ہاں
تو اس سے مجھے بھوک وغیرہ وہ یہ دیا
ہاں
پھر میں تب سے ٹھیک تھی
ہاں
آج ہی پرسوں کا سین پھر سے ہے میں نے ایسے مطلب پھر سے گئے ہ گھومنے میں نے باہر کھلے نہیں رکھے تھے لیکن وہاں پہ کھولے پھر سے میں گھر آئی اور آج نیک کی پرابلم ہے
آپ کے اوپر کوئی جنات ونات ہے
ش
ہاں ہاں صحیح بتا رہے ہیں یہ جو یہ یہ جو بورے جن ہوتے ہیں ہلو یہ جو برے جن ہوتے ہیں
ہوں ہوں
یہ بالوں کے ذریعے بہت جلدی کسی لڑکی کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں
پتا نہیں مجھے پتا نہیں کیا ہوا وہیں سے ایک تو م ہ ہ
میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے پڑھا ہے لڑکیوں پر جو جن آتے ہیں وہ سب سے زیادہ بالوں کی وجہ سے آتے ہیں
وہی اب ابھی مجھے مطلب ایس پرابلم ہے ایک تو دیکھو مطلب ایک تو پتا نہیں میں وہ چنی جیسیحت
ہاں
اور جو دونوں شولڈر ہیں نا اتنے باری لگ رہے ہیں بہت زیادہ مطلب جیسے مجھے لگتا ہے ان پہ پورا گھر ہے
آپ میری بات مانو گے
ہ
آپ میری بات مانو گے
کیا
آپ ابھی جو ہے نماز پڑھنا ہے مغرب کی
ہوں ہوں
اس کے بعد آپ وہی مسلے پہ بیٹھے بیٹھے سات مرتبہ سور فات پڑھنا
کیا کرنا
سور فاتح الحمد ال شریف
سات مس ت با
مرتبہ پڑھنا اور شور فاتح پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہب شریف پڑھنا اور صرف سات ہی پڑھنے کے سھ ملب اور پڑنے کے بد ایک بار درڑ
ہوں
اس کے بعد چاروں کوول پرنا چاروں کول جانتی ہ ہووں نا وہ پڑنا پھر اس کے بع آتل کرسی ایک مرتبہ پڑھنا وہ جانا وہاں سے بیٹھے بیٹھے اور اتنا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم دینا ہے مطلب پھوک مارنا ہے
چاروں کوول پڑ کے اپنے ہاتھ پہ بھوک مار
ف پ نہیں چارو کل پڑھنا اس کے بعد آیتل کسی پڑھنا
اچھا
اور اپنے ہاتھ پہ پوک مار کے پورے ہاتھ کو باڈی کے ہر اس پارٹ پہ پرانا جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچیں گ
اچھا
مطلب اسپائن پہ نیک پہ سر کے اوپر چیسٹ پہ پاؤں پہ پیچھے ہر جگہ مطلب جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے بار بار بار مار کے پوری بڈی پین
ٹ سےھ
اور ایک کام ابھی کرو فورا اپ کے پاس جو بھی مطلب کہیں آس پاس جہاں پیسے رکھتی ہووں کچھ پیسے سو روپئے دو سو روپئے جتنے بھی آپ کو دینے ہ وہ نیت کرو اللہ تعالی مجھے اس کے بعد دے دیجیے یہ میں صدقہ کر رہی ہوں اور اس کو اٹھا کے کہیں ایسی جگہ رکھو جہاں پہ آپ کے پیسے نہ رکھتے ہوں اور پھر اس کو جب کہیں باہر نکلنا تو کسی ضرورت مند کو دے دینا ٹھیک
ٹھ
اتنا پہلے سےب کرو پہلے فورن فورن
ٹ کیا کر رہی ہیں
ہاں یہ دل میں ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی یہ میں سب کا کر رہی ہوں مجھے جو پروابلم ہے اس کو آپ شیفا دے دیجیے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
پہلے سرکہ کرو پھر بات کریں گے آپ ہم آئ ایسے
ہاں چلو ٹی وی دیکھو آ ٹی وی دیکھو
ہاں ہ مطلب ابھی میرے دل میں ہے تو اللہ مجھے اوپر جانا ہے
آپ کی جیب میں کتنے ہیں
مل جائے گا سو روپے ہے
اس کو نکال کے دوسرے پوکٹ میں رکھ لو بس
دوسری پوائفٹ ہے لگی
ایک ہی پاکٹ ہے جیب سے نکالو اس پاکٹ میں اور پیسے نہیں ہے نا
نہ نہ
اس کو نکالو ہاتھ ملو نیت کرو اللا تالا یہ م میں سو کے کر رہی ہوں مجے شفا دے دیجیے پھر اسی پواکٹ میں رکھ لو اور اس کو پھر کہیں گھر میں ایسی جگہ رکھنا جہاں آ پیسے نہ رکھے ہوں پھر جب باہر نکلنا ج کوئی ضرورت بند ہوگا یا کوئی اگر گھر پہ آ جاتا ہے اس کو دے دینا
اچھے
ٹھیک ہے اور مغریب کی نماز پڑ کے جتنا میں نے بتایا اس کو پڑھوں گا ٹھیک ہیلو
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور ایک کام آپ کرو جس کے بارے میں نے سوچا تھا میں بار بار سوچتا ہوں کہوں گا آپ سے
ہوں
آپ کبھی بھی بال کھلے نہیں رکھا کرو دوپٹہ رکھا کرو سر سے اوپر
میں رکھتی ہوں ہمیشہ
میں نے جو ہے انشا کو پہلیے ایسے ہماری انشا سے بات ہو تھی
ہی
اس کو جیس جیسے پرابلم یہ والی ہوئی تھی نا کہ ہاتھ واتھ گاٹ لیتی تھی میں نا اس بتایا کیوں ہوئی ہے تم کو اس نے کہا صحی کہہ رہے ہو آپ میں نے بالکل وہی کیا جس وجہ سے ہوا ہے اس نے کہا مجھے بابا نے منع کیا تھا تم سر کھول کے نہیں جانا باہر تو نہیں جانا لیکن میں کدن کی کیا اکچمنٹ ت اس میں گئی میں نے نئے کپڑے لگائے ہوئے تھے اور میں نے بال بھی کھلے رکھے تھے میں نے شاید باف روم بھی لگایا تھا اور اس دن جس دن سے میں وہاں سے آئی ہوں مجھے یہ پرابلم ہونے لگی پھر
وہاں مجھے نہیں پتا لیکن اس سے پہلے بھی میرے سھ ایسا ہوا میں اب میں کل سے وہی سوچ رہی تھی
اس ٹائم تو مجھے لیکن بیک پروابلم ہو گئی
لیکن لیکن میں جو بتا رہا ہوں اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہر ہر نماز کے بعد آتل کرسی پڑھ کے آتل کرسی سمجھتی ہوں نا
ہاں ہاں
اس کو پڑ کے پورے باڈی دم دیا کرو مطلب ف ہاتھ پہ دونوں ہاتھ ایے جیسے دو کلے اٹھاتے ہیں نا
ہوں ہ
ایسے دونوں ہاتھ منہ کے پاس لا کے اس پہ پھونک مارنی اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے بار بار پھونک مار کے اس پہ باڈی پہ سر کے اوپر چیسٹ پہ بیک پہ ہر جگہ اس کو ہاتھ کو پھرانا ہے
ہ
اور آپ اس چیز کا خاص خیال رکھنا آپ دوبارہ کبھی بعال آپ کے کھلے نہیں رہنے چاہیے
ٹھیک سے ٹھیک سے میں باند تھ میرے بند ہی تھے میں نے کام کیا میں نے وہیں پہ کھوول
بھیجا ہے نا مجھے دیکھا میں نے آپ نے ویڈیو بھیجا کھول کھولے ہوئے بعد
وہی میں نے وہیں پہ کھولے
اور میں ایک چیز اور کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بھی یہ بھی یاد رکھنا ہے میری بات جب بھی سر کے اوپر سے دوپٹہ ہٹاؤ جیسے بال کنگھی کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے جاؤ نا
ہوں ہوں
پڑا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے فر ہٹیں کروں
اچھا لیکن میں نے وہیں پہ مطلب ہم جو ہاں یہ جو مطلب ڈانس کی کزنس وغیرہ تھی
ہاں ہاں
ہاں
آپ کے بھال لمبر ہیں وہ یہ
ہوں
تو پتہ نہیں نظر بھی لگ سکتی ہے
نہیں نظر ہلو ہلو نظر نظر تو جو ہے وہ ہے ہی لیکن میں نے اپنے استاد سے سنا ہے وہ ہم کو پڑھاتے تھے نا تو یہ سب بھی باتیں کبھی کب بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ عورت کے اوپر جن آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی تیو بال ہوتا ہے اسی لیے علما نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت جب بھی کنگی کرے بالوں میں اور اس کے جو بال ٹوٹتے ہیں ان بالوں کو کبھی اس میں کیا کہتے ہیں ڈسٹ بین میں نہ ڈالے ان بالوں کو اکٹھا کر کے رکھے کسی چاپر میں اور جب وہ اکٹھا ہو جائیں تو ان کو جو ہے کہیں مٹی کھود کے وہاں دفن کریں
اچ ہاں
ہاں میں نے اپنی مم لوگ کو بتایا میرے مما لو تو آج تک کرتی ہیں جیسے میں نے بتایا ہے
اچھا ہ ہوں کی
میری مما لوگ جب بھی کنگھی کرتی ہیں ان کے جو بال ٹوٹتے ہیں
جوں جی
ان کو میں نے جب سے بتایا ہے وہ اپنا شاپر میں رکھتی ہیں پھر جب کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو م ت کہیں گھر کے آس پاس آنگن میں مٹی کر کے اس کو اندر وہاں پہ دفن کر دیتے ہیں شاپ پر ہٹا کے
اچھا ٹیک ہے چ میں کرتی ہوں آپ کو واپس توؤس
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ا ہوں